ہوں ہو
ہو
ہاں ہیلو
ہ السلام علیکم
وعلیکم السلام
ا خرییا
بس الحمد اللہ ٹھیک ٹاک ہے آپنا سنائیے
ادھر بھی ٹھیک ہے ٹھاک ہے
کیا ہو رہا ہے
کچھ نہیں ایسا ہی بیٹھے ہوئے ہیں
ٹھیک کھانا پا ہو گیا
ہاں ہو گیا کھانا پینا
اور نام کیا چل رہا ہے
چاول دال سبزی
آپ بتائیے کچھ آپ کے ابو کی طبیعت کا تو خراب تھا
ہاں خراب تھا بخار لگا ہوا تھا
رجپورا
ہاں
علاج ہو رہا ہے
ہاں علاج ہو رہا ہے انجیکشن لگ رہا ہے دوبائی چل رہا ہے ملیریا دھر ل تھا
ہاں
ہاں
ہوا کون چلا اس پہ
ہوں
دوا کون چلا رہ تھا ہو اس میں
کون چلے گا ادھر بخار کا اینٹی بایوٹک کا سوئی تھا
تو ہم کو کب لے جا رہے ہیں کہ بولتے ہیں بتلا پارک
جی
آپ دیکھے ہیں گھوم کے آئے ہیں وہاں اچھا جگہ گھومنے لائق ہے تو ہم بھی سوچ رہے ہیں کہ اپنے بچے لوگ کو گھمانے کے لیے لے کے جائیں گے گرمی کی چھٹی میں
چے بگل پرس پورا گھر کی چھٹی اگل برسا
ہاں آگل برس ہوگا لیکن ہم ابھی سوچ لے رہے ہیں کہاں جانا ہے نہیں جانا ہے کہاں کس جگہ پر کا ہے نہیں ہے تب ن ڈیسائڈ کریں گے
ہوں
ہاں یا پھر بیچ اس میں اگر چھٹی ایسے بھی ہو جائے گا تین چار دن کے لیے تو چل جائیں گے
ٹھیک ہے پھر اس کان آانے سے پہلے بتائیں گے لوکیشن کیسے جانا ہے کیا کرنا ہے اں پر کیا چیز سو
اچھا یہ بتائیے کہ آپ پاناکی میں رہتے ہیں
ہاں وکیے میں رہتے ہیں
تو پااکی میں سنے ہیں اچھا اچھا اسکول ہے
سارے اسکول ہے اسکول ہے کوچنگ ہے بہت اسکول ہے جسے پرائیویٹ اسکول ج رہی
تو ہم کو بچہ لوگ کو نام ایڈمیشن کروانا تھا تو کون اسکول اچھا رہے گا
اسس وقت آپ کو سرچ کرنا ہوگا سرچ کرنے کے بعد ہی پت چلے گا آاد
جیسے آپ وہاں پہ رہتے ہیں تو آپ کو بہتر پتا ہوگا ہم سے
ہاں بہتر تو ہے ابھی بہتر سب سے بہتر ایکسینٹ پبلک اسکول آ رہا ہے اس کے بعد آرین پبلک بائٹ فیوچر سب ہے اپنے اپنے جگہ پر اں پر س ہے اس پر سرچ کرنے کے بعد بھی آپ پتا کر سکتے ہیں ہم تو جان رہے ہیں کہ وہ ات میرے کہنے پر ایسا نہیں ہو سکتا ہے گ
ہاں وہ تو ہم پتا کریں گے ہی لیکن مطلب سجیشن لے لیتے ہیں کہ کون کیا بتاتا ہے اس کے حساب سے پھر پتاہ کریں گے
ہوں
تو ایکسینٹ پبلک اسکول ایٹ کلاس تک ہے
ٹت کلاس تک ٹت
ین سے تو
ہ
ہاں
تک ہے تو کو لگتا ہے کوئی اسکول سے یہ کر لیا ہے کیا بولتے ہیں مرض کر لیا ہے اسی اسکول سے وہ اپنا ٹینتھ کلاس کا رجسٹریشن وغیرہتا ہے
آپھر مرتے کازام بھی دلو آپتا
ام باتتا ہےھ کلاس کا اسی میں پہلا اسکول وہی بندر رہا ہے تو اسکول کاھ کلاس کا ایگزام دلواتا ہے اور اسکول میں سر ایک کلاس
تاکہ میں ضرورت کا سارا سامان مل سکتا ہے سب چیز کا ویوستھا ہے
آل ٹو آل سارا ووستھا ملے گا پورا ویوستھا پ ہے آپ باقی کے لوگ بہت کم ہی باہر جاتے ہیں مارکیٹنگ کے لیے باق ہر چیز پانسی میں اپلبدھ ہے اور ہر چیز پاپی سے باہر جانا ر بہت بڑا بڑا مارکیٹ رکھتا ہے ایک لالو فلڈ ہے جہاں پر شکروار کو مارکیٹ لگتا ہے پل گائے وغیرہ سارا پورے بہت بڑا لال قعے میں بہت بڑا مارکیٹ لگتا ہے تو بہت دور سے لوگ آتے
شاید اس کو سچائی وباگ بھی بولا جاتا ہے
سھال جاتا ہے اسی کو لالو جاتا ہے وہ قبضہ سنچائی وباگ کا کھلا ہے تو اسی میں اپنا یہ لوگ مارکیٹ لگا لیتے ہیں
ہوں
مرغی وغیرہ بکتا ہے جاں تک کہ شراب وغیرہ بھی بکتا ہے شراب شر آاب
تو سب د کیا ہات بااک ایریا میں تو وہاں پہ کوئی روک ٹوک نہیں ہے سر آپ کا
نہیں کوئی روک تو
اور وہاں پولیس لوگ
پولیس لوگ جانتا ہے کیا کرے گا بولتا ہے کہ بھائی بیچے کھائے والا نے غریب لوگ ہے اپنا اسی سے بارن پوشن کرتا ہے
تو نشا مکتی کے لیے بہت سا ابھیان چلایا جاتا ہے تو نشا مکتی کا ابھیان نہیں چلتا ہے ادھر
مکتی کا ابھیانی میں چلتا ہے پر اس پر کوئی کچھ کوئی قانونی کوائی نہیں کر رہا ہے جی نے اپنا اپنا اپنا اپنا طریق
میں آیا ہے کہ ہے جیس ایل پی ایس کی طرف سے جو دارو ارو بناتا ہے ان لوگ کو ا جو نہیں دارو بناائے گا چھڑ د گا دارو بنان کے لیے تو اس کو پچاس ہزار روپیہ مفت میں دیا جاتا ہے
اچھا
اور اگر مفت میں دیا جاتا ہے اس کو اور اس سے بزنس کرنے کے لیے بولتا ہے کہ چھوٹا موٹا بزنس کرو اور اسے تھوڑا تھوڑا بڑھاؤ بڑھانے کے لیے دیتا ہے اور اگر وہ آدمی پیسہ اگر لے لیا ہے اور پیسہ لے کر کے بھی اور بزنس نہیں بڑھایا اور جو دارو بیچتا ہے سو بیچتے ہی رہتا ہے تو مان لیجے کہ مانا نہیں باتا اگلا آدمی کا تو پھر اسے پیسہ وصول لیا جائے تو ایسا ک تو نہیں ہے ادھر نہیں چلتا ہے
ایسا نہیں تو ادھر چلتا ہوگا پر اتنا جاگروک اس پر نہیں کیا گیا ہے
جی
اور اگر جو مان لیا جائے پیسہ دے دیا سرک اس کو یہ کر روزگار ت وہ پیسہ کسی کارن کا کھا گیا ہو اس نک بھرنے ل کیا کچھ قانونی کرو ہوگا
تو جیسے وہ کھانے کے لیے نہیں نہیں دیتا ہے وہ جیسے کہ کہ بولتے ہیں کام میں رکھتا ہے سرا آپ چھوٹا چھوٹا یہ
گیلن کا بولتے ہیں وہ رکھتا ہے تو اس سے اچھا ن ہے کہ جار یا جو بھی ہو اس سے اچھا ہے نا کہ اگر پچاس ہزار روپیہ ملتا ہے تو کچھ دکان کرے یا کچھ بزنس وسا کچھ ہو تو کر کے بیٹھ جائے وہ تو مان لی دس بیس جو بھی آئے تو اس سے سامان خرید کے بڑھائے گا پھر بیچے گا تو اس سے کیا ملتا ہے بلو ملتا ہے اس کو اگر جو شراب بیچتا ہے اس کو س آدمی جتنا ہے سب نیچے نگاہ سے دیکتا ہے شراب بیچنے والا کو اس کا عزت ہے اگر چھوٹا س بزنس کچھ اچھا بزنس ہے تو اس کا عزت ہے لیکن شراب بیچنے والا کی عزت نہیں ہے
ستک ہو اس سھ پرشاسن تک دیا جت میں کہ گھر میں جو سرابن آتا ہے اندر وہ کاچی ہو گیا یا چولہا ہو گیا وہ سب پلٹ کر یہاں تک تک کچھ لاٹھی ٹنٹا سے سبق سکھانے کے کے لیے چار ڈنٹا مارتا بھی ہے تھانہ بھی لے جاتا ہے اس کے باوجود بھی ان لوگ سمجھ نہیں رہا
ایک بار تو بہت سےی لیڈیز لوگ آواز اٹھائی تھی
ہاں
ہاں یہ ہم لوگ کے پتی دار کیا آتا ہے رات میں مار پیٹ کرتا ہے اسے آواز اٹھائی پھر بھی کوئی سنوائی نہیں ہوا ابھی تک
ہاں کوئی سنوائی تو نہیں ہو لیکن اس دے دی تو مجبور ہے اگر جو وہ شراب نہیں بیچ ہے نہیں کماتا ہے تو لیڈیز کو پھر کھانا کہاں سے پورے گا گھر فیملی کو کہاں سے پوراائے گا
اسی لیے نا اس کے ن
تو ادکر اس میں تو لیڈیز کا ہاتھ ادھکتر ہوتا ہے
لیڈیز کا ہاتھ تو ادکتر ہوبے کرتا ہے بہت سا ل لیڈیز لوگ بنا کے بیچتی ہے
وہی چیز آج جو آج آج جو پاناکی مارکیٹ میں شراب بک رہا ہے وہ سب لیڈیز لوگ بیچتی ہے
ہاں لیڈیز لو بنا کے بیچتی ہے اور جینٹس لوگ کو پھلاتی ہے وہی جینٹس جا کے گا کے گھر میں شام کو مار پیٹ کرتا ہے تو یہاں پہ پورا پوری یہ پ لی ڈی جے کے ہے
لیڈیج کہاں تھے تو لیڈی وہ شراب بندی مکت کہاں ہوگی د سروے سروا گھر میں اس پر کڑھائی کر تب تو
ہوں
سب بات ہے
لوگ اتنا جاگروک نہیں ہے ابھی اور سمجھ نہیں پاتا ہے کہ کہاں کیا چیز کرنا ہے اور کیا چیز کرنے سے ہم کو سمان ملے گا عت ویلو ملے گا اور کیا چیز کرنے سے عت جائے گا
جی
اسی میں تھوا سا پچھا ہے اور کا
ہاں ہاں تو ہے
جس دن سمجھ جائے گا اس دن ہو جائے گا وہ لوگ
ہاں ہاں اور سر
اور ہفتہ میں ایک دن لگتا ہے بازار نا
یس
پرشاسن بھی وہاں رہتا لیکن پر کچھ بولتا نہیں ہے
ہاں
ہوں
الب اتیہدک بھیڑے رہتا ہے
ہاں ہاں بہت زیادہ اتدک سب جس بھیڑ ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ بھیڑ ہوتا ہے
ہاں
ٹھیک ہے تب
اور وہاں کے سڑک وڑک ایسے ہی ہے کہ پکا ہے
بالکل بالکل بک بالکل خراب
بالکل خراب کا سڑک نال کو کوئی آواز کوئی آواز اس کوئی آواز نہیں ٹھیک ہے
ٹھیک ہے